تم بھائی ٹھیک ہو بھائی جان ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
وعلیکم السلام بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پیسے بھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان بائی جان کیا کر رہے ہو کہاں پہ ہو ابھی
تو آپ نے کھانا کھایا
بھائی جان ابھی نہیں تو ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے یہ بات کر کے کوئی جانکاری حاصل کر لوں تو کیا لگتا ہے ہمیں کس بارے کیا لگتا ہے ہمیں کس بارے میں بات کرنی چاہیے بائی جان
میرے کو لگتا ہے ہمیں جنگلات کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور گندگی ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے ندی نالوں میں اس
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چن لیا ہے تو میں بہت ہی سہمت ہوں آپ کے ٹاپک سے تو آپ کو میں بتا دوں مطلب کہ جنگلت ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے تو اگر ہم مطلب اگر ہم کہیں کے کیا ہوتا ہے کہ جنگل ہے یہ جو جنگلات ہوتے ہیں نا وہاں جہاں جنگلات ہو وہاں زندگی ہوتی ہے
ہاں جنگلات جنگلات ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے کیونکہ جو پیڑ ہے وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں پیڑ اگانے چاہیے یہ ہماری زندگی بہت اہم حصہ ہے
ہاں بھائی جان تو ریز اور فارسٹ صرف ہمیں مطلب کہ ہرا بھرا نظارہ ہی نہیں دیتی بلکہ یہ ہماری صحت انوائرمنٹ اور فیوچر کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے جنگلات ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارو کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اس سے آکسیجن کی وجہ سے مطلب کہ اسی آکسیجن کی وجہ سے ہم سانس ل سانس لے پاتے ہیں مطلب کہ اگر زیادہ ٹریز ہوں گے تو ہوا بھی صاف ہوگی اور پولوشن ہوگا جنگلات بہت سے ملا کہ جانوروں کا اور پرندوں کا کا گھر ہوتا ہے جیسے کہ اس میں سے آتا ہے شیر ہرن بندر ہاتھی اور مطلب کہ ہزاروں قسموں برڈ اور ف اور فارسٹ میں مطلب کہ رہتے ہیں اگر فارسٹس کو کاٹ دیا جائے تو مطلب کہ ان ان میں جو جانور ہوتے ہیں وہ ہم سوسائٹ کی ان کا گھر ختم ہو جائے گا تو یہ سوسائٹ کی طرف اتر جائیں گے پھر ہمیں تھریٹ رہتا ہے تو بتائیے آپ بھی کچھ اسی بارے میں
ہاں جی بالکل دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہم نری نال میں گندگی پھیلاتے وہ ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ جو وہ پانی وہ پینے لائق ہو اور جان بہت سارے جانور بھی وہ پانی پیتے ہیں تو ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے ہم ہمیں یہ اپنی اپنی آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ گندگی نہ پھیلائے جب ہم خود یہ کریں گے تو تو دوسرے لوگ بھی اپناائیں گے یہ جی بالکل
ہاں بھائی جان مطلب کہ فارسٹس بارش لانے میں بھی مپٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ٹریز انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور ویدر کو بیلنس میں رکھتے
کی وجہ سے سیلاب بھی نہیں اتر سکتا
ہاں بھائی جان تو اگر فارسٹس کم ہو جائے تو گرمی زیادہ ہوگی بارش کم ہوگی تو اور کلائمیٹ چینج کا پرابلم اور بھی سی سیریس ہوگا تو جنگلات ہمیں بہت سی مطلب یوزفل چیزیں بھی دیتی ہمیں مطلب کہ لکڑی دیتی ہے مکان بنانے کے لیے فروٹس دیتی ہے میڈیسنس دیتی ہے ربر دیتی ہے ہنی اور
ہم اسے بہت سارے آیورویدک دوائی بھی بنا سکتے ہیں
ہاں بھائی جان ایسی ہی مطلے کہ بہت ساری دوائیاں ہیں جو صرف فارسٹ سے ملتی ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہے ملب کہ اور لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بہت زیادہ ٹریز کاٹ کاٹتے جا رہے ہیں اس وجہ سے فاریسٹ کم ہوتے جا رہے ہیں اس سے پولوشن بڑھتا ہے جانور بے گھر ہوتے ہیں مطلب کہ فلڈس اور لینڈز کا خطرہ بڑھ جاتا اور زمین بھی صحیح صحیح سے مطلب کہ نہیں مطلب کہ نہیں رہتی شائل اروجن بھی بہت بہت ہوتا ہے تو بتائیے آپ بھی کچھ
جی بالکل بالکل ہمیں زیادہ سے زیادہ پ پیٹ لگانے چاہیے
ہاں بھائی جان فارسٹریشن کرنی چاہیے
ہاں جنگد بارش برسنے میں بھی مدد کرتے ہے برسانے میں بھی م جنگلات سے لکڑیاں بھی بہت ساری لکڑیاں بھی ہم حاصل کر سکتے ج ماحول کے توازن کو برقرار رکھتے ہے ج جنگلی جانوروں کا گھر بھی ہے تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہماری زمین اب تک واش کائنت میں ہے جہاز زندگی پانی پائے رکھنا چاہیے اس کو قدرت بہت
ہاں بائی جے
بتا اس میں بہت سارے جانور ہے بہت ساری قسم کی بہت سارے قسم کی جانور ہے بہت
اچ
ہم کو نام نہیں پت ہے تو ہمیں اس کی بہت قدر کرنی ت چاہ
ہاں ب ہاں بھائی جان
جنگلات ہمارے ساری کے ماحولیاتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے اور وہ انسانوں اور جنگل جنگلی دونوں کو بے فائدے فراہم کرتے ہیں
ہاں بھائی جان تو ہمیں چاہے کہ ہمیں ہاں بائی جانا ہاں بھائی جان تو ہمیں فارسٹس کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے ہر انسان کو ہر سال کام از کم ٹریز لگانا ضروری ہے مطلب کہ ج وہ لگا سکتا ہے تو ہمیں بنا ضرورت ٹریز نہیں کاٹنی چاہیے اگر کسی وجہ سے ایک ٹری کاٹنا چاہے تو اس کی جگہ ہم دس کیا بارہ پیڑ لگانے چاہیے
پڑ بانی چاہیےی
اچھا
آپ کیا بولتے ہیںا گندگی جو یہ ندی نال میں پھیلاتا ہےپ اس کے بارے میں کیا بول رہے
ہاں بائی جان ہاں اس بھی بات کریں گے پہلے ہم انہیں جنگلات پہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ اور عوام دونوں کو کو مل کر افورسٹریشن یعنی نئے پیڑ لگانے چاہیے فارسٹس لگانے پر دھیان دینا چاہیے اور سکولز اور کالجز میں بھی ٹری پلانٹیشن کیمپنگ ہونے چاہیے تاکہ بچوں پ انوائرمنٹ کو بچانے کا جذبہ پیدا ہو ہمیں دوسروں کو بھی فارسٹس کی امپورٹینس کے بارے میں بتانا چاہے کیونکہ بوند بوند سے دریا بن ہے ہاں بھائی جان بت بج سے دریا بنتی ہے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور ہر چھوٹا مطلب کہ قدم مل کر بڑا فرق پیدا کر آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جنگلات اللہ کی بہت بڑی نعمت اگر ہم فارسٹ اس کی حفاظت کریں گے تو ہم صاف ہا صاف پانی اچھا موسم اور صحت مند زندگی ملے گی لیکن اگر ہم فارسٹ کو نظر انداز یہ ہے تو آنے والی نسلیں بہت سی پرابلمس کا سامنا کریں گی
جو
ج
جو پانی نا وہ ہماری زندگی میں بہت ہے اگر پانی ہم گندا پیئیں گے تو ہمار صحت پہ بہت برا اثر پڑنے والا ہے تو ہمیں پانی کو بہت صاف رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پانی کو صاف ریں تو ہماری صحت پر بھی اتنا برا اثر نہیں پڑے گا یہ ہمیں اپنی آپ اسٹارٹ کرنا کیونکہ دیکھو
ہاں بائی چانس ہاں بائی ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو اور کچھ کہے اسی پانی پہ ہاں بھائی جان
وہ ہمارے ٹھیک ہے ہم اس سے
ہاں بھ جان آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
دوتے ہیں پانی
ہاں بھائی جان آپ نے جو کہا کہ مطلب کہ ہ بھائی جان آپ کی آواز ہی اچھے سے نہیں آ رہی ہے اس کو کرپیا کر کے ٹھیک کریں ہلو ہاں بھائیجن تو جیسا آپ نے کہا پانی کے بارے میں پانی ہی بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری زندگی میں تو ہم پانی کے بنا تو تو بچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونک مطلب کہ پ ہاں بائی جان ہماری پانی ہماری زندگی میں روز میں کام آتا ہے روز لگ بھگ پچاس پرسنٹ کام ہم پانی سے ہی کرتے ہیں پچاس کے ساٹھ پرسنٹ اسی پرسینٹ ہم اس سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیتے ہیں اس سے ہائڈریٹڈ رہتے ہیں مل کہ ڈیہائڈریشن ہوتی ہے آج کل گرمی سے ہاں بھائی جان تو ہم اس اس کو کپڑے دھونے میں استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں ہاں سبزیاں بنانے میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت سے کام میں ہم پانی کو استعمال کر سکتے تو ایک پانی بہت سی بہت ہی بڑی نعمت ہے اوپر والے کی طرف سے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج سے تین سال پہلے ندی اللہ علیہ کتنے صاف ہوا کرتے تھے لیکن آج کل کا کیا مسئلہ ہے لوگوں نے ان میں بھی کچرا ڈال دیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی طرف بھی دیکھنا ابھی اب ہمیں مشکل ہوتا ہے ج رہے ہے نا بائی جا تو میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں پانی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اسس کو ضائع نہیں کہنا چاہے بھائی جان تو پانی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں مطلب کہ کل ہمارا فیوچر بھی بیٹر بنا سکیے ہم پانی پہ ہی زندہ ہے تو ہمطلب کہ فیکٹریز میں بھی پانی کا یوزیج ہوتا ہے تو پھر وہاں سے وہ گندگی پانی کو گندا کرتے ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے اے آئی کا زمانہ ہے اے آئی کے زمانے میں بھی مطلب کہ اے آئی بی پانی کا یوز کرتا ہے بہت سارا تو ہم پھر اے آئی کا یوز کرتے تو پانی جو ہے یہ ہماری زندگی ہے لگ بھگ لگ بھگ یہ ہماری زندگی ہے ہے نا بھائی میرے تو ہمیں پانی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اپنا بھی دھیان رکھنا چاہیے تو کیونکہ اور ہمیں پانی کے بارے میں آگے بہت اوئرنیس پہنچانی چاہیے کہ پانی ایسا ہے مطلب کہ اس سے مطلب کہ یہ ہمارے ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ باقی بھی اویئر رہ سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیوشنوں میں اسکولوں میں اس کی اوئرنیس پھیلانی چاہیے مطلب کہ سوسائٹیز میں اس اوئرنیس پھیلانی چاہیے تاکہ آگے کی جنریشن جو ہے وہ بھی پانی کا صحیح سے استعمال کرے گ ہے نا بائی چان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ جو ہم پانی کو گندہ کر ندیوں ندیوں والا پانی تو اس سے کہیں نہ کہیں انسیکٹس پیدا ہوتے ہیں اس کچرے سے جو انفیکٹیڈ ہوتے ہیں جو پھر ہم پہ بیٹھتے ہیں میں کاٹتے ہیں تو ہم ملیریا کے شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم بھی اس سے انفیکشن میں چلا ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر ہماری بھی موت ہوتی ہے پھر کہیں نہ کہیں اس کے پر بھی تو ہم ہی لوگ ہیں نا تو ہمیں مطلب کہ ہم انسان جو ہے ہم اپنی پیر پہ خدا کلہڑی مار دیتے ہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگ گا مطلب کیا آپ نے مجھے جانکاری دی میں نے آپ کو جانکاری دی اللہ حافظ تو آپ ٹھیک سے رہنا بائے گڈ بائے